جی وعلیکم السلام اور سب کی خیریت ہے آپ بتائیں کیسے ہیں آپ
ہاں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسے ہو آپ کے گھر میں سب خیریت
جی بالکل سب کہہ رہیے تھے اللہ کا رحم ہے جی
جی جی بس اللہ کا کرم ہونا چاہیے اور سنائیے کیا ہو رہا ہے
بالکل جی بالکل کیا ہے ہم تو ابھی نا تھوڑے سے پریشان تھے تو تھوڑا سا آرام کر رہے تھے جب تک کہ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی آپ سے بات کر لیں
چلو ماشاء اللہ سے اچھی بات ہے روزمرہ کی بھگدڑ میں انسان اتنا مشروب ہو چکا ہے ہی وہو آراام نہیں کرتا ہوتا لیکن جب موقع ملے تو آرام کر لینا چاہیے بہتر ہے جسم کے لیے اچھا رہتا ہے
جی بالکل تو میں اس سے پہلے نا میں بات کر رہا تھا تو میرے جو ہے ابو نے مطب تھوڑا سا کام بتا دیا تو میں اس کے لیے بازار جانا پڑا میرے کو تو اس میں مجھے دو تین گھنٹے لگ گئے تو وہاں تم آپ کو بتائیے نا بازار جاتے ہیں تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں
بالکل بالکل اور آج کل تو دھوپ اتنی ہے نا ذرا سی دور بھی آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو تھکان ہو جاتی ہے تو جسم ن اپنا وہ کہتے ہیں آرام مانگتا ہے تو اگر ایک آدھ گھنٹے سو جاتے ہیں تو اپنے جسم کو روح کو س مل جاتا ہے سب سے زیادہ دماغ کو اتنی شانتی ملتی ہے اس پل کے لیے جو ہمارے دماغ میں سر دردی ہوتی ہے نا وہ سائڈ میں ہو جاتی ہے
بالکل آپ نے جو ہے نا بالکل درست کہا ہے کیونکہ تو ایسا کرتے ہیں آج تھوڑیی ہم نا جو ہے نیند اور جیسے نیند کے کیا فائدے ہیں اور ادھ اگر نیند لیتے ہیں تو کیا نقصان ہے اور نیند ہمارے لیے کیوں آ ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں ٹھیک ہے
جی جی جی جی فرمائیے
تو ہ جی بالکل تو میں جیسے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی ویکتی کو نا اپنے شریر کو جو ہے سوستھ رکھنا ہے اور مستک کو جو ہے نا ستلن میں رکھ ہے تو اس کو نیند لینا نا کافی آوشک ہے اس کے لیے ا لیکن دیکھیے آج کل آج کل کیا ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا جو اسٹوڈینٹس ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں گھر سے باہر رہ کر تو ان کا ایسا ماننا ہو گیا ہے دو چار گھنٹے کی نیند لے لو تو اس سے بھی جو ہے نا اپنا کانٹ چل جائے گا لیکن اگر میرا ماننا یہی ہے کہ اگر کوئی ویکتی دو چار گھنٹے لڈ لیتا ہے ڈیلی تو اس سے اس کو بھاری نقان نقصان ہو سکتا ہے اس کے شریر کو اس کے دماغ کے لیے کیونکہ د ایک جی ایک سوستھ ویکتی کے لیے اور اس کے مستک کو سوستھ رکھنے کے لیے کم سے کم سات آٹھ گھنٹے کی نم تو ہونا آوشک ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے
مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ جب بھی ہم کبھی بیمار ہوتے ہمارے کہ ہمارے جس میں کمزوری محسوس ہوتی ہے ہماری صحت پہ تھوڑا بزا اثر ہوتا ہے تو جب بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کا کہنا یہی ہوتا ہے آپ پراپر نیند لیں سات ساتھ گھنٹے کہ آپ کو سونا لازمی ہے کیونکہ کچھوں کی سوچ ایسی ہے کہ ہم راتوں کو دو دو تین تین بجے سوئیں گے اور صبح جلدی اٹھ جائیں گے وہ سونے کا طریقہ آپ کا بالکل غلط ہے ایک تو آپ بالکل غلط ٹائم پہ سو رہے ہیں سے دو تین گھنٹے سو رہے ہیں آپ کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی ہے اب ایک شریر ہے اس شریر کو آرام چاہیے جس شریر کو آپ پورے دن تھکاتے ہیں کام کرتے محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اس کو یہاں بھگانا وہاں بھگانا اس کو تھکانا اس میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں تو اس کو بھی ایک ریلیکس چاہیے اگر وہ تھوڑا سا اچھے سے سوتا ہے سات آٹھ گھنٹے تو چیزیں سیٹللمنٹ ہوتی ہیں اپنے آپ ہی دھیرے دھیرے دھیرے جونے ماستک میں سنتولن میں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اسرح سے ہوتا ہے وہ سارے نیند کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے
جی جی بالکل جی ماشاء اللہ آپ نے بات کی نا خوبصورت بات صحیح ہے لیکن دیکھیے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے کو صرف جو ہے نا ایک گھنٹے سونے کے لیے مل جائے اور میری نیند تو اسی میں پوری ہو جاتی ہے سنا ہوگا آپ نے کئی کسی کو نا جی تو ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا صرف جو ہے کسی و کو لگتا ہے لیکن اگر کوئی ویکتی سات آٹھ گھنٹے کی نیند نہیں لے رہا ہے
جی ہیلو
شریر کو نا
جی جی بولیے ہاں ہاں
ہمارے شریر کو بوجن کی آوشکتا ہوتی ہے ارجا پراپت کرنے کے لیے تو اسی طرح نا جی اسی طرح جو ہے نا نیند کی بھی آوشکتا ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم پراپر نیند نہیں لیں گے تو ہماری طبیعت خراب ہو سکتی جی آپ آپ تھوڑا سا فرمائیں اس کے بارے میں
ہاں میرا بھی یہی خیال ہے پت ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر جیسے میں پورے دن کام کر رہی ہوں یا باہر کسی کام سے گئی ہوں اور میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں تو میرے ہاتھ پیروں میں درد میری سب سے زیادہ پنڈلیاں دکھتی ہیں اور میرا یہ درد کیسے ختم ہوتا ہے تب تک میں سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند نہیں لوں گی نا تب تک میرے شریر میں جتنا بھی درد ہے وہ ختم نہیں ہوگا اگر میں سوچوں کہ نئے ایک پین کلر کھا لیتی ہوں اس سے آرام ہو جائے گا یا گرم اچھی سے چائے بنا کے پی لیتی ہوں یا ہلدی والا دودھ وہ سب بعد میں آتا ہے سب سے پہلے میرے لیے اہم ہوتا ہے کہ میں اپنی نیند پوری لوں سات سے آٹھ گھنٹے کی اس کے بعد جو مجھے کام کرنا ہے وہ کروں اور واقی باڈی اتنی ہلکی ہو جاتی شریر اتنا ریلیف محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ
جی جی بالکل جی جی جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ آپ جاب کرتے ہو تو آپ تو باقی میں جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہوں گے کیونکہ جو ہے ویکتی جو جاب کرتا ہے نا تو اسی کو پتا ہے کہ جو ہے کیسے ڈیلی جو ہے کام کرنا پڑتا ہے تو جیسے سات آٹھ آپ کم سے کم جو ہے نا آٹھ گھنٹے بھی جاب کرتے ہوں گے تو اس میں شریر پریشان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نا اور دیکھیے اب اگر آپ سوچنے لگ جاؤ وسے باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے لیے دو چار گھنٹے کی نیند کافی ہے اگر آپ سوچو اگر آپ کو چار گھنٹے کی نیند دی جائے تو اپ تو بیمار ہو جاؤ گے
بالکل دیکھو شریر میں نا اپنے آپ کی کمزوریا آنے لگتی ہے ہم ویکنیس محسوس کرتے ہاتھ پیروں میں درد ہو جاتا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے کچھ بھی کھاتے ہیں اس کھلائی پلائی میں جسمانی روحانی میں سکون نہیں ملتا کھانا اچھا نہیں لگتا چڑچڑاو اور سب سے زیادہ نا پتا ہے جب میری نیند پوری نہیں ہوتی میں چڑچڑانے لگتی ہوں سامنے والے سے کبھی بھی میں ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتی
نہیں دیکھیے ایسا ہوتا ہے وہ ویکتی سوئم نہیں کرتا ہے اب آپ جیسے آپ پریشان ہوتے ہو تو آپ کا جو ہے نا جو ہے دماغ اور آپ کا جو ہے سو بھاوچڑا چڑا ہو جاتا ہے تو اس میں غلط ویکتی کی غلطی نہیں ہوتی ہے وہ سوبھاوک ہوتا ہے وہ اندر سے جیسے مان لیے دیکھیے میں نے کئی بار محسوس کیا ہے جیسے کہ مان لیجے ہم کو نا بھوک لگتی ہے بہت تیز تو اگر ہم سے کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم کو نا چڑچڑاتا محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کو کیوں یہ بول رہا ہے لیکن اسی جگہ ہم جو ہے ہم کھانا کھائے ہوئے ہوتے یہ تو کوئی بھی کچھ بھی کہے تو ایک بار کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے
بشک دیکھو آپ کو اپنا سواستھ ٹھیک رکھنا ہے آپ کا شریر ٹھیک رکھنا ہے آپ چاہ آپ لانگ ٹرم تک کچھ کام کر سکے اپنے آپ کو بنا کے رکھے تو کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند پراپر لیں کیونکہ جس طریقے سے ہم شریر کا استعمال کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں اس سے محنت کراتے ہیں تو آپ آپ کا بھی فرض بنتا ہے آپ اس کو آرام دیں
جی بالکل جیسے آپ مجھے ایک بات بتائیں میں آپ سے تھوڑیی جی جو بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے مان لیجے کوئی ویکتی ہے اگر وہ اچھے سے نیند لے رہا ہے سات آٹھ گھنٹے تو اس کے شریر میں اور جو ایک ویکتی ہے جو کم نیند لیتا ہے تو ان دونوں میں کیا فرق رہتا ہے آپ کو کچھ دیکھنے محسوس ہوتا ہے یا
مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر جیسے کہ میں ہوں میں نے سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لی ہے تو میں کبھی باہر نکلوں گی تو میرے شریر میں نا آلس پن نہیں رہے گا میرے اندر فل تیلا بن رہے گا میں فھرتی سے کام کروں گی ٹھیک ہے ایککٹونیس رہے گی میڈم اور سامنے والے انسان نے تو اس تین گھنٹے نیند لیے تو وہ پتا ہے کیا کرے گا اگر وہ ٹریول کرا ہے تو وہ سوچے گا چلو دو گھنٹے کا ٹریول ہے میں دو گھنٹے سے ہو جاتا ہوں وہ کیوں نیند لے رہا ہے کیوںکہ اس کی دو گھنٹے کی نیند کم ہے وہ اس لیے نیند لے رہا ہے
جی جی بالکل جو نا اور دیکھیے جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا جو ویکتی کم نیند لیتے ہیں تو ایک تو وہ چڑچڑا سوھااب ہو جاتا ہے اور ویکتی کی نا جو سوچنے سمجھنے کی شامھمتا ہے نا وہ بھی تھوڑی سی جو ہے کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ویکتی ٹینشن سے میں رہ ٹینشن میں رہتا وہ سوچ سمجھ سکتا نہیں ہے اور دیکھیے جی اور کافی نقصان ہے اس کے اگر کوئی ویکتی نیند نہیں لے رہا ہے تو اگر مان لیجیے کوئی ا کئی کہئی تو نہا جیسے پاگلوں کی پاگل جیسی ہی اس حالت میں چلے جاتے ہیں
جی جی جی جی دیکھو میرا تو بس ساری چیزوں کو چھوڑ کے میرے کو تو بس اتنا لگتا ہے کہ اپ کو اللہ تعالی نے بہتر جسم بہتر شریر دیا ہے اس میں ہر ایک چیز اللہ تعالی نے پورے طریقے سے بنائے ہیں کا دھیان رکھا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو نقصان نہ دیں آپ اس کو کوئی تکلیف میں نہ ڈالیں آپ اپنی نیند پوری لیں وہ کہتے ہیں نا پیسہ کمایا جا سکتا ہے لیکن جسم دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا
ہ
جس میں ایک بار اگر گر گیا رہا تو سمجھو آپ دنیا کا پیسہ بھی لگا دو گے نا تو اس میں وہ وہ بات نہیں آ پائے گی جو قدرت کی دین ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جو بنایا ہے آپ اس کو بناؤ گے دوبارہ تو اس میں تو وقت لگے گا اور وقت بھی لگے گا پیسہ بھی لگے گا پھر بھی وہ مزہ نہیں آئے گا
جی ہاں جی بالکل کیونک اپ نے جو بھی کہا نا کہ جو پیسہ تو کما سکتے ہیں لیکن جو ہے جسم ہے وہ واپس نہیں آتا ہے سمے ایک بار چلا جاتا ہے یہ آپ نے باقی خوبصورت بات کہی ہے کیونکہ تزاد جو ہے نا معائنی نہیں رکھا تا ہمارا شریر جو ہے ہمارے لیے معنی رکھتا ہے کیکہ دیکھیے اگر مان لیجے آپ میں ہمار میں ہوں یا کچھ کوئی اور ہے اگر شریر میں کوئی وکلاگت آ جاتی ہے تو کتنے بھی پیسے لگا لو وہ صحیح نہیں ہوتی ہے اور اگر دیکھیے مان لیجے وہ کوئی کرتم ہے اس طرح کی لگوا لو تو اس سے کوئی جو ہے نا پراکرتک جیسے جو مزے نہیں آتے ہیں
جی جی چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر بات کریں گے ٹھیک ہے
جی جٹھیک خدلہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ
پ ج
نہیں
کٹنے تھا
ہاں جی آپ وہاں سے کٹ کٹ کر دو آپ میری سائڈ سے میری سائڈ سے کٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کٹ کر دو کال
ارے ادھر ادھر سے بھی نہیں ہو رہا ہے جبھی سو میں بول رہا ہوں کٹ جا بائی
پصلی